آوال
بعد کم ب سلام بھائیا
اور بھائی جان سب خلیت
بالکل بھائی سب خیریت تو سنا تمہارے یہاں سب خریت
ہاں بھائی سب خیریت لیکن ابھی یار کیا ہے کہ مطلب جو نئے نئے لڑکے ہیں نا
ہاں
وہ جوش جوش میں کیا کرتے ہیں کہ اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں تو کل میں جا رہا تھا توو ایک بچے نے چھوٹا بچہ تھا مطلب بچے میں گاڑی ھوک دی اس نے
اچھا جان
ہ بائک ٹوک دی کو بچی میں وہ تو بچی کو زیادہ چوٹ نہیں ہے اچھی یہ بات ہے
تو آج جی ہ مچھلی ا تو گپ تو گ کرے ن
ہاں بھائی جان بالکل یہ بہت پیچیید مسئلہ ہے
اچھا سی بج گبت گن کر ت و جات
ہاں بھائی جان بالکل تو
تو فرمائیے خوش
ہوں آج ہم بات کریں گے جو وشے ہے وہ خاص کر ہمارے نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے بھائی جان آج ہم بات کریںے تیز بائک چلانے کے نقصانات اور سڑک سرشا پر
بالکل ہے فرماؤ
آج کل سڑکوں پر نکلو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی کسی ریس میں دوڑ رہا ہو
بالکل بھائی جان
ہ خاص کر ہمارے یوا لڑکے بائک کو ہوا سے باتیں کراتے ہیں بھائی جان ج ہاں جرا سا جذرا سا ہوٹل گھمایا نہیں کہ رفتارارا آسمان پر
بالکل صحی فرمایا بھائی یار پرست نے کہاں یہ مزہ مزہ سمجھتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رفتار کا یہ مزہ چند سیکنڈوں میں سجا بن سکتا ہے
گروپ
ن کیا کسی نے کیا خب کہا ہے نظارہ خوبصورت ہو رفتار دینی کر دینی چاہیے اور زندگی پیاری ہو تو بائیک کی رفتار
بالکل بھائی جان بلجیر تو بات آپ نے بالکل صحی کہی ہے تیز رفتاری کی لت انندا جوش ہے
بالکل بھائی ار تو آخر میں یہ آگر میں نوجوان جو بائک چلاتے ہیں نا
ہ
بت بھوت کیوں سنوار رہا سنوار رہتا ہے اس کے پیھے کیا وجہ ہے
ہ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ
جو تیز بگ چلاتے ہیں جو ہاں ان پ کیا بھ سوار ہے
ہاں تو دیکھیے پران وہ دیکھیے ابشیک بھائی اس کے پیچھے دو تین بڑے وجہ ہیں پہلی تو ہے کہ سو آف دکھاوا دکھاوا اور دوستوں کے بیچ کول بننے بننے کی چاہت دوسری وجہ ہے کہ فلموں اور سوشل میڈیا پر اسٹنٹ دیکھ کر انہیں اصل زندگی میں دہرانا لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ اسٹنٹ ایکسپرٹس کو کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں
بالکل بھائی جان ایک دم صحی فرمایا آج کی ب بائیورس بھی اتنی پار پاورفل آ رہی ہے کہ جذرا سا پک اب وہ لیتی ہے اور اسپیڈ اور سیھ سو پار کر جاتی ہے لیکن ہمارے شہر میں سڑک پر کوئی ریس ٹریک نہیں ہے یہاں اچانک کوئی کوئی کتا آ جاتا ہے کوئی گڈھا آ آ سکتا ہے کوئی پیدل چلنے والا سامنے آ سکتا ہے
بالکل بھائی جان بالکل
نقصان ہوتے ہیں
تیز وائی طرح نہیں نقصان ہوتے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی جان تو جذرا ہمارے ا اس میں کیا سائنٹیفک اور عملی طور پر سمجھ آئی ہے کہ تیز گاڑی چلانے کے کیا کیا خطرے ہیں
بالکل بھائی اس کے بڑے نقصان ہیں جن میں ہم سمجھ سمجھنا ہوگا کہ کنٹرول ہونا جب ہونا سینٹ بھی بات یہ ہے کہ جتنی اسپیڈ ہوگی بائک بائک کا زمین پر گرپ اور آپ کی گاڑی کا کنٹرول اتنا ہی کم ہو جائے گا اچانک بریک لگانے سے گاڑی سیدھے پچل جائے گی ایکشن ٹائم کا کا ایکشن ٹائم کا کم ہونا جب بائک چالیس کی اسپیڈ پر ہوگی تو سامنے کوئی آئے جائے تو دماغ سوچنے پر بریک لگانے کا وقت مل جیا جاتا ہے آواز لیک
ب جان
سو سوگی ہوگی تو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا اور ایکسیڈینٹ ہو جائے گا
ہوں بالکل بھائی جان اور اسے ڈالنے بعد چوٹے بھی آ کر ہ
بالکل بھائی جان جان لیوا چھوٹے بھی آ سکتے تھے رفتار سے جب ٹککر ہوگی اسر اتنا اتنا زبردست ہوا کہ ہیلمٹ پہننے کا باوجود اندرونی چوٹ یا موت کا خطرہ بھی نبے پرسینٹ تک بڑھ جائے گا
بالکل بھائی جان تو توا- توا سوچ کر ہی رو آپ ج دے ب جان- جانی دوورپ- یعنی جو رفتار گھر جلدی پہنچانے کے لیے بڑھائی جاتی ہے وہی انسان کو ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچا دیتی ہے-
بالکل بھائی جان بالکل میں سرچا ٹ جمہ دار رائڈر کیسے بن سکتے ہیں
ہ تو بھائی بائک چلانا کوئی گنااہ نہیں ہے آج یہ آج کی ضرورت ہے جو ذمہ داری رائڈر بننے کے لیے ہمارے دوستوں کو کیا احتیاط برتنی چاہیے-
اچھا نہیں م فون بائک ہماری سہوولت کے لیے بس ہمیں کچھ بتاا ہوں کیا لگناا ہے ہم
ہوں بولیو اجم
ہیلمٹ کا کوئی نہیں سمجھنے ہیللمٹ پولیس چالانا سے بچانے کے لیے نہیں بلکھوپڑی بچانے کے لیے ہمیں پہننی ہوگی اور ہمیشہ ایس آئی ایس مارک والا ہیلمیٹ سی لینا رفتار پرگگ لگاتار شر شہر کے اندر بائک کی رفتار چالیس سے پچاس ت گھنٹہ سے زیادہ کمی نہ رکھیں کو کہیں کہ سڑک کی جگ جیب ج گاڑی چلانا ہی ہولی مارنا بہادری نہیں بےیک بےوقوبی ہے
بائی جان اس سے ریئر وو مررس کا استعمال کریں ہمارا بائک کے آئنوں میں پیچھے ایے آنے والی گاڑیاں کو دیکھ کر ہی ٹن لے
بالکل بھائی جان بائک کے آئنوں کے پیچھے سے آنے والی گاڑی کو دیکھ کر ریٹرن لے
ہاں بھائی جان جی میں نے اب تو بولا تھا ابھی تو بولا
میں اسی کو میں بطور آ رہا ہوں بھ یہار ایک بات ہے بات میں جوڑنا چاہوں گا کبھی بھی شراب پ کرر ایئر فون پر گانے سنتے ہوئے بیگ نہ چلائے دھیان بٹک ن درگٹنا گٹ تی ہے
بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان تو اورج بھی اس گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ گھر گھر پر کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ کی ماں آ کے والد آپ کے بھائی بہن آپ کی سلامت ان کے لیے سب سے قیمتی ہے-
بالکل بھائی جان چند سے الیکٹر لائن رس لیں یا مجھے اپنی مجبوری زندگی جیتنے کی داو پر مت لگائیں جیسے سڑک تو محسوس ہو لوگ ہے کب سر مزہ دیتی ہے مگر جان ج س
بالکل آان بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہ تو اور ایسے ہم جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا بڑے بڑے بورڈوں پر لگے دیتے ہیں کہ درگھٹنا سے دیر بھلی
ب کلوائی جان
تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ درگھٹنا سے تو دری اچھی ہوتی ہے دو چار منٹ لیٹ ہو جائیں گے کوئی نہیں لیکن اگر ایکسیڈینٹ وغیرہ ہو گیا اس میں آپ کی جان وان چلی گئی خد ن کاسہ تو وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتی
تیل کروا یہ آپ کی جان بہت اھی یہ یہ سمجھو انسان کی آج کے زمانے میں
ہاں بھائی جان اپنی جان تو جائے گی جائے گی کسی سامنے والے کو بھی لے کر مریں گے
بالکل صحیح کروایا آپ نے
ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی بالکل بھائی جان بالکل خدا حافظ
پانچ